ٹھیک ا چ سر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور خیریت سے ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہے اچھے سے
الحمد للہ ہمم بھی خیریت سے ہیں اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں
سبھی ٹھیک آپ کے والدین ٹھیک ہے
الحمد للہ ہمارے والدین بھی خیریست ہیں
ٹھیک تو آج میں خاندان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے
بے شک فرمائیے
خاندان انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے ہر شخص کی پرورش اور شخصیت کی تعمیر میں خاندان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بالکل
بے شک صحیح فرمایا
تو اگر میں اپنے خاندان کے بارے میں بات کروں میرے خاندان میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ہر
الحمد للہ ماشاء اللہ الحمد للہ
بالکل گھر کے بزرگ ہ زندگی کے ترجبات اور نصیحتیں دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے ہوتی ہے
بیےشا صائی فما
جی آپ بتائے آپنے خاندان کے بارے میں کچھ
جی دیکھیے ہمارا فیملی جو ہے سب سے بڑا فیملی ہے ہمارا الحمد للہ ہماری فیملی میں بھی ہم مل جل کر رہتے ہیں ایک دوسرے کا سکھ دکھ میں ساتھ دیتے ہیں ماشاء اللہ اور جو ہے دیکھیے یہ چیزیں یہ چیزیں دیکھنے کو تب ملتی ہے تب جو ہے ہمارا جو ہے ہمارا فیملی جو ہے ہمارے پریوار کے سب دن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو الحمد للہ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں اور جو ہے مل جل کر رہتے ہیں اور رشتے دار وغیرہ آتے ہیں تو دیکھیے جو ان کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ان سے کچھ سیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کا پریوار بہت اچھا ہے
بے شک بے شک میرے خیال میں خاندان محبت اطمینان اور سہارے کا نام ہے
بی شک
جب جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے خاندان ہمیں محبت عزت اور اچھی عادتیں سکھاتا ہے خاندان میں بزرگوں کا مقام بہت ہی بلند ہوتا ہے آپ کو یہ پتا ہی ہوگا میرے خیال سے وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتے ہے ان کی رہنمائی سے ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور آج ک کے بچوں میں خاندان کا ایک کافی اچھا اثر پڑتا ہے تعلیم پر بھی بالکل
بے شک صحیح فرمایا آپ نے بالکل
خاندان بچوں کی تعلیم میں اہم کردار ادا کرتا ہے والدین بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہیں اور انہیں محنت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں
الحمد للہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اچھی تعلیم اور تربیت خاندان ہی سے شروع ہوتی ہے جیسے ہم ہمیں یہ بات تو معلوم ہے کہ گھر سے ہی ہماری تربیت شروع ہو جاتی ہے
صحیح فرمایا بالکل
خاندان کے ساتھ گزارا گیا وقت خوبصورت ہوتا ہے عید شادیوں اور دوسری تقریبات میں جب تمام افراد اکٹھا ہوتے ہیں تو خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے جو ہے دیکھیے جو ہمارے رشتے دار وغیرہ ہے اور جو ہے ہمارے بھائی جان چاچا جان ہمارا جب تہوار آتا ہے عید یا بقر عید دیکھیے سب الگ الگ رہتے ہیں کوئی کہاں پہ سٹی میں کوئی مکان لے لیتا ہے کوئی کہاں پر کوئی بڑے شہر میں لے لیتا ہے لے لیتے ہیں تو ان کے پاس ملنے کا موقع ہمارا پریوار ایک جگہ اکٹھے ہونے کا موقع جو ہے ملتا ہے یا تو کوئی شادی وغیرہ یا پروگرام یا پھر عید یا بقرعید کو تاکہ وہ بھی تبہات ہیں اگر ہم دیکھیے ان سے اچھے اخلاق سے بات کریں گے ان سے محبت بنائے رکھیں گے اور جو ہے تب وہ ہمارے پاس آئیں گے جائیں گے اگر ہم دیکھیے ان سے ہم کو ان کے ساتھ میں ٹائم دینا بھی ضروری ہے کوئی ضروری دیکھیے انسان جب وہاں سے آتا ہے عید بقر عید کرنے کے لیے اپنے پریوار پریوار کے بھائی بہن کے پاس میں تو کوئی ج آپ جانتے ہو وہ عید کے دن ہی واپس نہیں جائے گا کم سے کم وہ تین چار دن دو تین دن ر اس کی اکشا ہوتی ہے رکنے کی تو دیکھیے ہم کیا ہمیں جو ہے ان کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے اگر ہم انہیں ٹائم ٹائم دیں گے جی دینا بھی چاہیے اور اگر ہم انہیں ٹائم دیں گے تو الحمد للہ ان کا بھی من لگا رہتا ہے ان کی بھی جو ہے اچھا ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں کوئی فیمس جگہ تو ہمیں آپ بتائیے تاکہ ہم گھومنے کا آنند رہیں ہاں گھومنے کے لیے جائ تو تو وہاں من آنند لے رہے گھومنے کا تو دیکھیے تب وہ خوش ہوتے ہیں تو دیکھیے اگر ہم بھی وہاں جاتے ہیں تو الحمد للہ وہ بھی ہمیں ان کی جو اچھی اچھی جگہیں ہیں وہ دکھاتے ہیں بتلاتے ہیں تو دیکھیے اسی سے محبت بنی رہتی آگے کے لیے اور ہماری جو پیڑھی ہے یہ دیکھتی ہے بے شک ماشاء اللہ سحی فرمایا
آج کل کی خاندانی نظام جو ہے آج کل لوگ مصروف زندگی گزارتے ہیں جس کی وجہ سے خاندان کے لیے وقت کم نکلا نکال پاتے ہیں میرے خیال میں ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت خ گزارنا چاہیے کیونکہ محبت رشتے زندگی کو بہتر بنا دے اور خاندان کی ہی وجہ سے ہمیں عزت محبت ذمہ داری اور صبر سکھاتا ہے بچے سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی اخلاق اور اہداب سیکھتے ہیں
الحمد للہ بسک دیکھیے یہ یہ سب جو ہے پریوار کے بچے جو ہے وہ یہ سب جب سیکھتے ہیں جب اگر ہم بچوں کو مدرسے میں تعلیم دیتا ہیں مدرسے کی جو ہے مدرسے میں ان سے پوچھ جیسے کہ مدرسے اس سے وہ جب پڑھ کر آتے ہیں تو دیکھیے ہمیں گھر پر بھی پوچھنا چاہیے کہ آج جو ہے آپ کو مدرسے میں کیا پڑھایا گیا کس چیز کی تعلیم دی گئی کس چیز کی تعلیم دی گئی تو دیکھیے بچہ جب ہمیں سناتا ہے کہ ہمیں آج ہمارے امام سے صاحب نے وہ چیز کی تعلیم دی اچھی باتیں بتائی پانی کی اہمیت اور وقت کی اہمیت بتائی پانی کا کس قدر استعمال کرتا ہیں اور جو ہے ہمیں بڑوں سے کس کس طریقے سے بولا جاتا ہے کس ادب سے بولا جاتا ہے الحمد للہ ہمارے ا اب بذان خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ ہمارا بیٹا ہمارا ہمارا ہمارا جو بچہ ہے کتنے اچھے اخلاق سے باتیں کرتا ہے جس طریقے سے امام صاحب نے اسے پڑھایا اسی ر سے یہ ہم کو بتا ہم سے ہم نے پوچھا تو اس کا جواب دیا ماشاء اللہ ب ا ہمارا بہت اچھے سے بڑ رہا ہے اور رشتے دار اگر اور سن ہیں انوں کی باتیں رشتے دار سنتے ہیں جیسے کہ آپ مان کے چلو کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کئی رشتے رشتے داروں کے جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو دیکھیے اگر آپ وہ رشتے دار جو ہے ہمارے کسی دوسے رشتے دار کے پاس جاتے ہیں وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں نا تو انوں کے ایسے نہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں شاید ہمارے بچوں کی بھی اگر ہم تعلیم دی تعلیم اور علم
دی ہوتی
مدرسے میں داخلہ کر دیتے
بالکل بہت فرق پڑتا ہے اور بچپن میں جو عادت اور اخلاق سیکھے جاتے ہیں ان کا اثر پوری زندگی رہتا ہے اور اس لیے خاندان کی تربیت بہت اہمیت رکھتی ہے
ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی بالکل والدین اپنی اولاد کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں یہ تو آپ کو پ ہی ہوگا وہ بچوں کی پرورش تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے محنت کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی عزت اور فرما برداری کرنی چاہیے
ماشاء اللہ صحیح فرمایا آپ نے بالکل
تو والددین کے بعد اگر ہم بھائی بہنوں کے رشتے کے بارے میں بات کریں بھائی بہنوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہوتے ہیں کبھی کبھی ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن محبت اور لگاؤ ہمیشہ قائم رہتا ہے
جی جی دیک ہی ہے بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے لیکن جو ہے اور کئی بار جو ہے ہمارے جوب والدین وغیرہ جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو دیکھیے بہن کا سہارا صرف اس کا بھائی ہی ہوتا ہے بھائی کو ہی وہ اپنے باپ کے اپنے ابو جان اپنے والدین کی طرح مانتی ہے اس کا جو بڑے بھائی ہوتا ہے وہ باپا کردار نبھاتا ہے تو دیکھیے بڑے بھائی کو باپ کا کردار نبھانے کا پورا حق ہے اسے اس چیز کی کمی نہیں آئے بھی وہی نہیں پاتا ہے تو دیکھیے کبھی بہن آ جائے بہن کو وہ یاد کر لے باڑھ پیواروں پہ اور ایس سے ملاقات ہے جیسے کہ وہ بھی خود ملنے آ جائے اور اس کو بھی جو ہے اپنے گھر بلا لے تو الحمد للہ اسے کبھی کبھی کمی نہیں ہوگی کہ میرے والدین میں اس کو وہ چہرہ دکھے گا اس کے بھائی میں کہ یہ میرے والدین ہیں اس کے والدین میں اس کے بھائی کا چہرہ بھائی کا چہرہ والدین دکھیں گے بھائی کے چہرے میں
آخر میں ایک بہن کے جو ہم اگر بولے کہ والدین یا مائکا بول وہ اس کا بھائی کا گھر ہی ہوتا ہے
ماشاء اللہ الحمد للہ صحیح فرمایا آپ نے
بالکل جب انسان کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرتا ہے تو خاندان اس کا سب سے بڑا سہارا بنتا ہے خاندان کے لوگ حوصلے دیتے ہیں اور مشکلات کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں
جیسا خیفمایا آپنا
میری نظر میں اچھا خاندان وہ ہو ہے جہاں سب ایک دوسرے کی عزت کرے مشکل وقت میں ساتھ دے اور خوشی کے کے لمحات مل جل کر گزارے
ماشاء اللہ یہ بات بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اصلی پریوار اصلی طاقت جو ہے اچھے اخلاق اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو پریوار کا ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے پریوار میں بھائی بہن ماموں جان چاچا جان سب چیزوں کو کا مطلب پورے رشتے دار سے ریلیٹیو سے سبندت سب کو اچھے سے مطلب مل جل کر رہیں گے تو الحمد للہ ان کی تعریفیں بھی ہوتی ہے اس گاؤں کے اندر اس شہر میں تعریف ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے وں کو ان سے سیکھ ملتی ہے کہ ہمارا شاید ہمارا ریوار بھی ان کی طرح مل جل کر رہا ہے ان کے پریوار میں کتنی محبتیں ہیں ان کے پریوار میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تو دیکھیے ایک دوسرے کو دیکھنے ایک دوسرے کو دیکھ کر جو انسان سدھار کر لیتا ہے بالکل بالکل
آخر میں میں یہی کہوں گی کہ خاندان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے خاندان ہی انسان کو محبت تحفظ اور پہچان دیتا ہے ہمیںپ نے والدین بھائی بہنوں اور دوسرے رشتے داروں کی قدر کرنی چاہیے مضبوط خاندان نہ صرف افراد کو خشک رکھتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو بھی مضبوط بناتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا
جی بالکل آپ سے بات کر کے مجھے کافی اچھا لگا امید ہے کہ آپ سے پھر سے بات ہوگی
بے شک الحمد ل اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام السلام علیکم وورحمۃ ال اللہ حافظ